السلام علیکم اللہ
کیا حال ہے بھائی آپ ٹھیک ہیں
السلام علیکم رحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے بھائی آپ ٹھیک ہے
بھائی جان آپ کی بات نہیں آ رہی ہے
میری بات اب آ رہی ہے
آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے
اب میری آواز صاف آ رہی ہے
اباری آواز
تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کے گھر پہ ماں باپ بھائی بہن سب ٹھیک ہے
ہاں شکر الاکاہ سبھی ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو
جی الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں جی الحمد للہ ہمارے یہاں بھی سبھی ٹھیک ہیں اور سنائی کھانا وغیرہ کھا لیا آپ نے
ہاں جی میں نے کھا لیا کھانا آپ نے کھا لیا
جی جی میں نے بھی کھا لیا اور بتائیے کیا کر رہے تھے
بس بیٹھا تھا سوچ رہا تھا اب آگے جا کے کیا کروں میری ویسے گریجویشن مکمل ہو گئی ہے اب آگے کا دیکھ رہا تھا آگے کس علاق کی طرف جاؤں کیا تعلیم حاصل کروں اب کیونکہ اگر دیکھا جائے تعلیم ہماری زندگی میں ایک بہت ہی زیادہ اہم حصہ ہے بہت اہمیت ہے تعلیم کی ہماری زندگی میں
جی بالکل بالکل
اگر ہم دیکھیں گے انسان کی جو شخصیت ہے وہ انسان کا جو نظریہ ہے وہ تعلیم کی وجہ سے درست رہتا ہے یا انسان اپنا نظریہ بدل سکتا ہے غلط راہ چھوڑ سکتا ہے صحیح راہ کی طرف جا سکتا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ صحیح تعلیم حاصل کرے وہ اپنا نظریہ بدل سکتا ہے انسان میں شور آ جاتا جب وہ انسان تعلیم یافتہ ایک شخص ہوتا ہے وہ اس میں ایک اپنے آپ میں ایک اچھا سا شور آ جاتا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس بات پ
جی بالکل بالکل تعلیم تو ہر انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے دیکھا جائے تو یہ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتا ہے اور بیتل بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے ہمیں اور تعلیم کے ذریعے اگر دیکھا جائے انسان اپنی سوچ کو واسی کرتا ہے اور نئے نئے جو مختلف قسم کے ہمارے دماغ میں آئیڈیاز سمجھانے کے قابل بناتا ہے جی بالکل بالکل تو تعلیم اگر دیکھی جائے تو صرف کتابی علم ہی حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ ہمیں اچھے اخلاق سکھاتا ہے اور ذمہ داری کا احساس بھی سکھاتا ہے کہ ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے ہماری ذمہ داریاں کیا ہے یا تعلیم یافتہ افراد جو دیکھا جائے تعلیم یافتہ افراد جو ہوتے ہیں اپنے گیر معاشرے اور ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں
جی بالکل اور اگر دیکھا جائے جو آج کے دور میں تعلیم کے بغیر اچھی نوکری حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور تعلیم تو انسان کو روزگار کے بہتر موقعے فراہم کرتا ہے ٹھیک تو اس سے خود مختاری کی طرف بھی لے جاتی ہے اور دیکھ جی بالکل بالکل اور دیکھا جائے تعلیم سے جہالت بھی جو جاہل انسان رہتا ہے اگر وہ تعلیم حاصل کرے تو اس کی جہالت بھی کم ہو جاتی ہے اور غربت اور بے روزگاری کو بھی کم کرنے میں مدد کرتی ہے تعلیم جب دیکھا جائے جب ہمارے ملک میں یا ہمارے آس پاس میں زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو ہمارا جو معاشرہ ہے امن اور ترقی اور خوشحالی کی طرح بڑھتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اس متعلق
ہاںپ بالکل صحیح فرما رہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرے جس میں جس سے وہ باقردار شخص بنے جس سے اس میں کوئی برائی نہ رہے وہ برائی کی طرف انسان کو جب انسان تعلیم تو انسان پہلے بری چیز اور اچھی چیز میں فرق سمجھتا ہے ارے جان جاتا ہے کہ بری چیز کا ہے اچھی چیز اور اگر دیکھا جائے تو تعلیم تو ہم کرتے ہیں شروعات ا بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنا لیکن میرے خیال سے اسکول میں جو ہماری تعلیم ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی ہمیں
دنیائی تعلیم حاصل کرنا کافی زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ پاائے دنیا میں آخر میں ہمیں مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا یا پھر ہم دنیا میں کامیاب کیسے ہو جائیں گے
جی بالکل
آپ بتائیں آپ کو کس کیا شوق ہے کون سی تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے آپ کو آپ نے ابھی تک کیا تعلیم حاصل کی ہے
جی
آپ نے ابھی تک کون سی کیا تعلیم حاصل کی ہے
تو دیکھا جائے میں نے ابھی تک بی کام جسے کہتے ہیں اس کی تعلیم حاصل کی اور آگے کا سوچ رہا ہوں کہ اس کے بعد کیا کرے تو میرے حساب سے اگر ہم چاہے جو بچپن سے ہی لوگ جو والدین رہتے ہیں ہمارے تو ان کو چاہیے اپنے بچوں کو تعلیم پر خاص توجہ دے اور انہیں اسکول بھیچ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے ماں باپ بہت دیر سے اسکول بھیجتے ہیں تو بچوں بچوں کا بھی کردار رہنا چاہیے اس میں اگر دیکھا جائے بہت سارے بچے تو بہت شرارتی رہتے ہیں تو وہ محنت نہیں کرتے لیکن بچوں کو چاہیے کہ وہ محنت کرے اور لگنك ساتھ تعلیم حاصل کرے کیونکہ تعلیم کی روشنی مستقبل کی بنیاد ہے ایسا ہمارے اساتذہ کیا کہا کرتے تھے تو اگر دیکھا جائے تو تعلیم ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے تو میرا ایک سوال رہے گا جو لوگ جیسے دیکھا جائے جو لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے کیا وہ اپنی زندگی میں سفل نہیں ہوتے
دیکھیے اگر ہم میرا اس پہ یہ کہنا ہے کہ انسان کو سفل ہونے کے لیے پہلے اپنا کردار اچھا ہونا چاہیے
جی بالکل
کردار انسان کا تبھی اچھا ہو سکتا ہے جب وہ صحیح غلط کو دیکھنے میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ سمجھنے میں اس کی صلاحیت ہو اس کے لیے تعلیم ہونا ضروری ہے جب ایک تعلیم یا تعلیم یافتہ شخص آ صحیح غلط کی پہچان کرتا ہے تو وہ زندگی میں صحیح فیصلے لیتا ہے
اگر ہم دیکھیں گے انسان کی کامیابی کی بنیاد تعلیم ہے کہ نہیں ہے میرے خیال سے آ تعلیم کی وجہ سے انسان میں ایک اچھا سا شعور آ جاتا ہے
جی
جب انسان میں شعور آ جاتا ہے جب انسان با کردار ہو جاتا ہے تو خود بخود کامیابی کی راہ چن لیتا ہے اور خود بخود کامیاب ہو جاتا ہے
جی بالکل بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے تو میرا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر دیکھا جائے تعلیم کامیابی کا تو بہت اہم ذریعہ ہے ہی لیکن کامیابی صرف دیکھی جائے تعلیم فارمل تعلیم حاصل کرنے پر نہیں ہے اگر فارمل تعلیم ہم نے حاصل کی تو اسی سے کامیاب ہو جائے گا انسان بہت لوگ کی وجہ سے اسکول کالجہ کالج کی تعلیم جو ہے وہ مخ مکمل نہیں کر پاتے اگر دیکھا جائے ہمارے آس پاس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اسکول یا کالج کی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ محنت کرتے ہیں اپنی زندگی میں یا اپنے ہنر پہ
تعلیم حاصل کرنے سے مراد ہے کہ خالی کتابی تعلیم خالی اسکولی تعلیم سے مرادنی ہے میرا تعلیم حاصل کرنے سے یہ مراد ہے کہ انسان اچھا کردار ہے انسان باشعور بنے انسان میں اچھی عادتیں پیدا ہو اس وجہ سے انسان کامیاب
جی بالکل جی بالکل بالکل لیکن البتہ تعلیم حاصل کرنے سے بھی کامیابی کے موقعے زیادہ ہو جاتے ہیں بجائے جیسے جی بجائے ان لوگوں کے جن نے تعلیم حاصل نہیں کر پائے کسی وجہ سے یا ان کا من نہیں تھا اور زندگی میں بہتر فیصل لینے کی صلاحیت بھی جیسے آپ کہہ رہے تھے وہ بھی بڑھ جاتی ہے
خیال ہے یا میرا یہ خیال ہے یا پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی کے دور میں
جی
ابھی کے وقت میں جو بھی طلباء ہے جو بھی افراد ہے جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہے
جو اسکول جاتے ہیں کالج جاتے ہیں وہ تعلیم تو حاصل کر رہے دیکھ لو تعلیم کو یا جس کو ہم ایجوکیشن کو اتنی اہمیت نہیں دیتے یا پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کافی زیادہ آ قابل ہوتے ہے تعلیم کے معاملے میں یا پھر نالج کے معاملے میں ہم کہیں گے لیکن وہ باش شور زیادہ نہیں ہوتے ان میں زیادہ اخلاق اچھے نہیں ہوتے آپ کو اس کا کیا وجہ لگتی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے
تو اگر دیکھی جائے کہ جیسے آپ بول رہے ہیں کہ وہ تعلیم میں اچھے نہیں ہوتے اپ نہیں ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں تو اس حساب سے جو ان کے ماحول گھر کے ماحول پہ جو ان کے گھر کا ماحول کے اثرات ہوتے ہیں فون پہ پڑھتے ہیں یا تو وہ اس اثرات کی وجہ سے ویسے ہو گئے ہیں یا ان کی جو ارد گرد کے دوست وغیرہ ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہو گئے ہیں
اور جو دوسرا سوال تھا میرا کہ آج کل لوگ تعلیم کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے ان کا یہ ماننا ہے کہ زیادہ تعلیم حاصل کریں گے بھی تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے اس کی کیا وجہ ہے یا پھر وہ یہ سوچتے کہ زیادہ تعلیم حاصل کرنے سے بھی ہم بے روزگار ہی رہیں گے یا پھر ہمیں روزگار نہیں ملے گا
جی بالکل بالکل اس کی یہی وجہ ہے کہ دیکھا جائے جو ہاں ہمارے ملک میں روزگاری کا ایک بڑا مسئلہ ہے تو وہ حل نہیں ہو پا رہا تو لوگ پھر مایوس ہو کر کہتے ہیں کہ اب اگر میں اس سے آگے بھی پڑھنا شروع کر دوں تو پھر بھی کیا ہو جائے گا مجھے پھر بھی وہیں دس بارہ ہزار کی نوکری مل جائے گی تو اس میں میرا کیا ہو گا تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہیں جس سے انسان کا من بر جاتا ہے لیکن پڑھائی تو انسان کے لیے بہت ہی اہم ہے اگر دیکھا جائے تو پڑھائی ہمارے لیے بہت اہم ہیں جیسے کہ ہم نے اس کے بہت سارے فائدے بتائے
میرے خیال سے انسان کو اس لیے نہیں آتا تعلیم حاصل کرنی چاہے کہ اس کے ذہن میں ہو مجھے آ تعلیم کی وجہ سے ہی کامیاب ہونا ہے انسان کو تعلیم اس وجہ سے حاصل کرنی چاہیے کہ یا یہ سوچ کر حاصل کرنی چاہے کہ وہ خود ایک اچھا انسان بن پائے اس میں قابلیت آ جائے
جی بالکل بالکل بہت صحیح بات کہی آپ نے
چلے بڑا اچھا لگا آپ سے اس متعلق بات کر کے امید ہے دوبارہ کبھی ملاقات ہوگئی
جی بالکل اللہ حافظ
خدا حافظ